السلام علیکم
وعلیکم السلام
آپ کہاں جا رہے ہیں
میں دہلی جا رہا ہوں
آپ سفر کیوں کر رہے ہیں
میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے جا رہا ہوں
آپ کس ذریعے سے سفر کریں گے
میں ٹرین سے سفر کروں گا
آپ کا ٹکٹ کہاں ہے
میرا ٹکٹ موبائل میں ہے
ٹرین کتنے بجے روانہ ہوگی
ٹرین شام سات بجے روانہ ہوگی
آپ کے ساتھ کون جا رہے
میرے والد میرے ساتھ جا رہے ہیں
آپ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں
میں پانچ دن کے لیے جا رہا ہوں
کیا آپ نے سامان تیار کر لیا ہے
جی ہاں سب کچھ تیار ہے
آپ نے بیگ میں کیا رکھا ہے
میں نے بیگ میں کپڑے دوائیاں اور کتابیں رکھی ہے
آپ اسٹیشن کتنے بجے پہنچیں گے
میں ایک گھنٹہ پہلے پہنچ جاؤں گا
آپ کو سفر کرنا پسند ہے
جی ہاں مجھے سفر بہت پسند ہے
آپ راستے میں کیا کریں گے
میں کتاب پڑھوں گا اور گانے سنوں گا
کیا آپ کھانا ساتھ لے جا رہے ہیں
جی ہاں ہم گھر کا
سفر میں آپ کو کیا پسند ہے
مجھے خوب سورت منجر دیکھنا پسند ہے
آپ کہاں ٹھہریں گے
میں اپنے چاچا کے گھر ٹھہروں گا
میں اتوار کو واپس آؤں گا
کیا آپ پہلی بار وہاں جا رہے ہیں
نہیں میں پہلے بھی جا چکا ہوں
آپ کو کون سا شہر پسند ہے
مجھے دہلی بہت پسند ہے
آپ وہاں کیا دیکھیں گے
میں تاریخی مقامات دیکھوں گا
آپ تصویریں بھی لیں گے
جی ہاں بہت سی تصویریں لوں گا
آپ کو سفر میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے
نئے لوگوں سے ملنا مجھے پسند ہے
کیا آپ نے ہوٹل بک کیا ہے
نہیں میں رشتتے داروں کے گھر رہوں گا
آپ کے سفر کا خرچ کتنا ہے
تقریبا پانچ ہزار روپیہ
کیا آپ اکیلے جا رہے ہیں
نہیں میں اپنے خاندان کے ساتھ جا رہا ہوں
آپ کو سفر سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے
مجھے نہیں جگہ ہو اور نہیں ثقافتوں کے بارے میں سیکھنے کو ملتا ہے
اچھا خدا حافظ
اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے